ہلو
ہیلو
ہلو
ہاں جی
کیسے ہو بہت سمے بعد مل رہے ہیں
ہاں میں ٹھیک ہوں تم بتاؤ کیسی ہو
میں بھی بس میں بھی بس ایک ایک دم بڑھیا بس ٹھیک چل رہا ہے وہی گھر کے کام روز کے بھاگ سمے ہی نہیں ملتا کتاا
ہاں تمہیں دیکھ کر اچھا لگ رہا ہے
مجھے بھی کبھی کبھی لگتا ہے کہ ہمیں دوستوں کے لیے بھی سمے نکالنا چاہیے
بالکل پہلے ہم کتنے بات کیا کرتے تھے چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ہنسنا گھومنا کتنا اچھا لگتا تھا
ہاں آ تو فون پر بھی مشکل سےبات ہو پاتی ہے ویسے تمہارا کام کیسے چل رہا ہے
اچھا چل رہا ہے لیکن تھوڑا پریشر ہے ابھی نئی نئی ذمہ داریاں آ رہی ہے کمپنی میں کچھ کام میں امپلومنٹ ہوا ہے تو بس وہی ذمہ داریوں کے رہتے ٹائم نہیں مل پاتا مجھے
یہ تو خل بہت اچھی بات ہے کہ امپلیمنٹ ہوا ہے ہونا بھی چاہیے ٹائم کے ساتھ تو اس کا مطلب تم آگے بڑھ رہی ہو لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی ہیلتھ کا بھی تھوڑا دھیان رکھنا ہے
ہوں کوشش کرتی ہوں تم بتاؤ تمہارا کیا چل رہا ہے
میرا بی بس ٹھیک ہے بس کبھی کبھی لگتا ہے کہ لائف میں کچھ نیو کرنا چاہیے ڈیلی بیسس میں سیم ایکٹیویٹیز س تھوڑا بور ہو جاتا آ
اوکے جیسے آپ کیا کرنا چاہیں گے
کوئی نہ کورس ہو گیا لائک ہو گیا اپنی میری باڈی سے سٹارٹ کرنا ہے
ہ یہ بہت اچھا آئیڈیا ہے میں بھی سوچ رہی ہوں کہ ڈانس کلاسز جوائن کروں
ویری گڈ ویسے تم نے اچھا ڈسیزن لیا ہے ویسے بھی تمہیں ڈانس شروع سے کافی پسند ہے
ہاں لیکن سمے نہیں مل پایا نا اب لگتا ہے کہ اپنے لیے بھی کچھ کرنا چاہیے
بالکل صرف کام اور ذمہ داریوں میں خود کو بھولنا صحیح نہیں ہے اپنے لی یہ بھی ٹائم تھ تو پڑے گئے
ہاں لیکن اب سمے نہیں مل پا رہا ہے اور کچھ فیملی میں ہے ایسا تو جیسے تمہاری فیملی کیسی ہے
فیملی ٹھیک ہے سب اچھے ہیں بس ممی تھوڑی ہمیشہ میری چنتا میں رہتی بولتی اپنا تھوڑا سان ن نہ آفس کی ٹینشن وہ اپنے ہیل پہ وہ مت کیا بہت زیادہ
ہاں ممی تو ایسی ہی ہوتی ہے چاہے ہم کتنا بھی بڑے ہو جائیں ان کے لیے ہم بچے ہی رہتے ہیں
بالکل صحیح تھا ویسے تمہارے گھر میں شادی کو لے کر تو بات چل رہی کیا تمہاراری
تھوڑی بہت گھر والے پوچجھتے رہتے ہیں لیکن میں چاہتی ہوں کہ پہلے صحیح انسان ملے کیونکہ پوری لائف کا سوال ہے تو اتنا جلدی بھی ڈسیزن نہیں لینا چاہ رہی ہوں تھوڑا میں تھوڑا اپنے آپ کو سمجنے کا اپنے آپ کو انڈیپ ڈ بنانے کا سوچ رہی ہوں کہ میں ایک بار انڈیپینڈنٹ ہو جاؤں اس کے بعد شادی کا ڈسیزن لیتے ہیں
بالکل صحیح کیونکہ شادی صرف عمر دیکھ کے نہیں گنی چاہیے نہ ہی سماج کو دیکھ کے کرنی چاہیے کہ لوگ کیا بولیں گے پہلے ہمیں خود اسٹیبل ہونا پڑے گا اس کے بعد ہی
ہ
سوچنا ٹھیک ہے شادی کے لیے
ہ بالکل ایسا پارٹنر چاہیے جو میرا دوست بنے میری باتیں سنے میرے سپنوں کو سمجھے مجھے بس ایسا چاہیے نہ مجھے کوئی رائس بندہ چاہیے نہ مجھے کچھ ایسا لالچ ہے بٹ ایک ایسا پارٹ نر ہونا چاہیے جو ہم ڈیزرو کرتے ہیں
ا ایک ایسا پارٹنر ش جو میرا دوست بنے میری باتیں سنے میرے سپنوں کو سمجھے سپورٹو ہو میرے لیے اسٹینڈ لے سکے جس سے اپنے بات شیئر کرنے میں ڈفیکلٹ نہ ہو سو پوچھنا نہ پڑے کہ یہ پرسن میرے بارے میں کیا سوچے گا اگر میں سے اپنی باتیں شیئر کروں ایک دم کمفرٹیبلی میں ف ضرور اس کےش ہے
مجھے بھی جو مشکل سمے میں ساتھ دے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ قدر کرے ایسا بندہ چاہیے
بالکل ویسے آج کل جشم میں سب سے ضروری چیز کیا لگ رہ ت
ہ میرے حساب سے تو بھروسہ کھل کر بات کرنا چاہیے اگر بات چیت اچھی ہے تو بہت ساری پریشانیاں حل ہو سکتی ہے کیونکہ آج کل زیادہ تر یہی دیکھنے کو ملتا ہے کہ باہر سے لوگ دیکھ نے سب کو پسند آ جاتے ہے مطلب پرسنالٹی بھی کافی اچھی ہوتی ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ بندہ کافی اچھا ہے لیکن نہیں ہمیں ایک دوسرے سے کھل کر بات کرنی چاہیے اس سے وہ ہم کو سمجھ پائیں گے اور ہم ان کو اگر اس کے بعد ہمارا میچ ہوتا ہے اور ہم کمفرٹیبل ہوتے ہیں اور ہم کو لگتا ہے کہ نہیں ہمیں لائف پارٹنر بننا چاہیے تو ہی ہمیں ڈسیزن لینا چاہیے ورننا نہیں کیونکہ یہ ہماری زندگی کا سوال ہوتا ہے
پٹان ہمارا انڈ چڈ ہونا چاہیے ہم س یہ ہماریشن ر پبل سمجھ ویسے تومہیں گھومنا وہاں پسند ہے
ہاں بہت مجھے پہاڑ اور شانت جگہ زیادہ پسند ہے اور تمہیں کیا پسند ہے
مھے کچھ ایسا ہی تھوڑا تھوڑا بٹ ابھی موقع ملا ہے تو پھر دیکھتے ہیں کسی دن پلان بناتے ہیں ٹرپ میں چلتے ہیں لگ
پکا ایک گرلس ٹرپ تو بنتی ہے
بالکل ویسے تو ٹائم نہیں کال تھوڑا ڈیفکلٹ آیا بٹ اگر ایک پرسینٹ چانس ہے ہم نکال سکتے ہیں تو کیوں نہ ن
ہاں خوب ساری فوٹو اور باتیں اور مست ہوں گی وہاں پہ
بالکل ویسے اور بتاؤ تم اپنی ہیلتھ کا تو دھیان رکھتی ہو نا
کوشش کرتی ہوں تھوڑا ورک کرتی ہوں اور کھانا بھی ٹھیک رکھنے کی کوشش کرتی ہوں
چلو اچھا ہے جیسے بھی اپنی ہیلتھ کا دھیان دینا تو سبھی کو چاہیے آج کل مانسک سٹی بھی بہت جگہ ہے شہ
ہاں کبھی کبھی بس شانتی سے بیٹھنا بھی ضروری لگتا ہے
بالکل کبھی کبھی مائنڈ کو بھی ریلیکس دینا پڑتا ہے اور اچھا تم بتاؤ آج تو بہت ساری باتیں ہو گئی
ہاں بالکل بہت اچھا لگا تم سے مل کر بہت ساری باتیں ہو گئی اور دل بھی تھوڑا ہلکا ہو گیا میرا ا
ک ہ اور بتاؤ پرانانی دوست واپ ہیس آ گئے کیا خرید گی
ہاں
ہاں گئی تھی وہ
کچھ دنوں کے لیے باہر گئے تھے ابھی آ گئے ہیں
اچھا چلو لائف میں تھوڑا باہر بھی نکلنا چاہیے
میں یہ پوچھ رہی تھی کہ آپ اگلے سنڈے کو پکنک آنے والے تھے نا تو آپ آ رہے تھے اپنے فرینڈ کے ساتھ ٹرپ پہ
ایشو ہو گیا تھا فیملی میں تو تو جیسے مجھے پلان کینسل کرنا پڑا ابھی نیکسٹ ویک کا پلان بند رہا ہے بنتا ہے تو پھر میں آپ کو انفم کر
چلو صحیح ہے اب ملتے رہیں گے اتنا گیپ نہیں کریں گے ہے نا آگے سے
رائٹ بالکل کیونکہ ٹائم تو نکالنا پڑے گا تبھی ٹائم نکل پائے گا ایسے تو ٹائم نہیں ن للتا کسی چیز کے
ہاں پکا اگلی بار نا باہر چلیں گے کہیں پر جہاں پر مطلب فرینڈس کے ساتھ میں انجوائے ہو سکے
ہاں ایٹ لیسٹ دو سے تین دن کا کوئی ایسا ٹرپ ہو جہاں پہ ہمارا مائڈ کے فل ریلیکس رکھیں مائنڈ بھی ایک دم فریش رہے ہم اچھے سے انجوائے کر سکتے ہیں
ہ ٹھیک ہے پھر جلدی ملتے ہیں اور ہاں میں تمہیں یاد دلانا چاہتی ہوں کہ اپنا دھیان رکھنا
ہاں ہاں تم بھی اپنا دھیان رکھنا اپنے فیملی میں سب کا دھیان رکھنا باقی اپنے ممی پاپا کو میری طرف سے نمستے کہنا
ہاں اوکے وہ بھی تمہیں بہت مس کرتے ہیں جب اگلی بار آؤ نا تو ان سے مل کے جانا مجھے ہمیشہ پوچھتے رہتے کہ آپ کی فرینڈ آنے والی تھی کب آئیں گے تو میں نے ان کو کو بولا ہے کہ نیکسٹ ویک جب وہ آئیں گی تو آپ سے مل کے جائیں گے
کوئی نہیں اس بار کا پکا ہے تو پھر جیسا پلڈ بنتا ہے نہ میں سیکنڈ فارم میں
چلیے ٹھیک ٹھیک ہے پھر اوکے بائے ہے نا ٹیک کیئر